کمبئی ج-
وعلیکم السلام بیکی صاحب-
ہاں اچھے سے، آپ پھولو بھائی جان آپ ٹھیک ہو-
ہاں جی میں ٹھیک ہوں گھر پھر سب ٹھیک ہے آپ کے-
گھر پہ سب ٹھیک ہے اپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے-
جی- جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے-
ہاں سب ٹھیک ہے آپ فرما کیا کر رہے ہو آج کل-
کچھ نہیں ار بس گرمی بہت ہو رہی ہے اندر ہی بیٹھا ہوں تم بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل-
ارے میں یوں ہی ریلس کرال کرتا تھا آپ نے فون کیا تو میں نے فون اٹھایا-
تو مطلب اس وقت ایا کر رہے تھا آپ-
ارے یار وقت تو پتا ہی نہیں چلتا نا وقت کا پتا ہی نہیں- چلتا ہے یوں ہی ضائع یہ کرتے ہیں ہم-
ہاں وہ تو ہے آج کل ہمت اپنا وقت بہت ہی ضائع کرتے ہیں-
ہاں بھائی کیونکہ کبھی کبھی کو مجھے لگتا ہے کہ وقت سب سے بڑی قیمتی نعمت- تو میں سے ایک ہے-
بالکل وہ تو ہے-
ہاں بائی کیونکہ دنیا کی ہر چیز ہے نا وہ دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت- ک کبھی واپس نہیں آ سکتا-
تو یہ بات کہہ رہے ہو اگر ایک بارپت تمہارےاتاں سے چلا گیا تو کبھی واپس نہیں آتا-
ہاں، وہ کیا کہتے ایک لمحہ بھی واپس نہیں لا سکتے ہیں ہم-
بالکل, صحی- تو آپ بس پورا دن بس فون پہ ہی رہتے ہو یا کچھ اور بھی کرتے ہو آپ-
نہیں، میں یوں ہی کام بھی کرتا ہوں گھر اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن- جس ٹائم مجھے بیٹھنا ہوتا ہے میں یوں ہی آ اپنا وقت ضائع کر لیتا ہوں-
ٹھیک- ٹھیک م کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے- اگر تم اپنے واقس آیا کرتے رہو گے تو پھر آگے جا کے بتا رہی کیا ہوگا تمہارا-
ہاں بھائی پتا نہیں- چلتا ہے، وقت آتا کہاں سے اور جاتا کہاں سے اور ہم- یوں ہی دن گزار لیتے ہیں جب کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ- کیا ہی ہوگا پھر ہمارا کل-
بالکل تو ک تھوڑا خش- پڑھ لیا کرو، تھوڑا کچھ اور کام کر لیا کرو فون پہ زیادہ ٹائم مت گزارا کرو کیونکہ- آج تو ہر کوئی بس فون پہ ہی چپکا رہتا ہے-
ہاں بھائی وہ بات تو صحیح ہے اج کل ہر کوئی فون پر ایک چپ کر اتا ہے - جب کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ ضائع ہوا مطلب ضائع کرتے ہیں پھر اس سے-
بالک
ہاں بھائی- اپ کو لگتا ہے اج کل کی دو جو ہے نا مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے- اور اس میں وقت کی اہمیت سب سے پہلے آتی ہے-
بالکل، وقت کی امی تو ہمیش ہی پہلی- بالکل- بالکل وقت کی ا میں تو پہلے سے ہی بہت ہی زیادہ تھی اور آج کل تو اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے-
ہاں بائی, اسے متلب مطلب زندگی میں جو جس نے وقتی پابندی کی نا چاہے وہ ڈاکٹر ہو ٹیچر ہو- وقت پر پابندی وقت مطلب کی پابندی ان سے ہی ہم- یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو ایک- مطلب اچھا ڈاکٹر ہوگا ٹیچر ہوگا کوئی بھی ہوگا تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس نے وقت پر ہی محنت کی ہوتی ہے- اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ بق ضائع کر لیتے ہیں
بالکل بالکل
ہ ہ
آج کل تو ہر کوئی بس فون پہ ہی چپک رہتا ہے یا کچھ اوروری کرتا رہتا ہے پڑھائی کرنے کے علاوہ مطلب اپنا آپ کو اچھے سے استعمال کرنے کے علاوہ وہ وقت ضع کرتے رہتا ہے ہ کوئی آج کل
ہاں بھائی یہ آپ نے بہت ہی اچھی فرم ملب بات فرمائیے ہاں آپ کو پتہ ہے مطلب اللہ تعالی کے نزدیک بھی بہت زیادہ وقت قیمتی ہیں ہر کسی مذہب میں ہر کسی مطلب مذہب میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت لیکن اسلام میں اتنی زیادہ وقت کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی قرآن میں بہت جگہ کسم اس کی دکھاتا ہے وقت کی جیسے کہ ولفجر یا ول عصر
بالکل بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنا وقت کیسے اچھے سے استعمال کرنا چاہیے کہ دیکھا جائے تو ہر کوئی تو ضاع ہی کرتا رہتا ہے
آ دیکھو پہلے ہی اگر ہم طلبا کا طلباء کو دیکھ لیں گے تو اسے ہمیشہ اپنا وقت ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہی مینٹین کرنا چاہیے ہم کیا دیکھتے ہیں وہ لوگ یوں ہی وقت ضائع کرتے ہیں ہاں ورزش بھی ضروری ہوتی موبائل فون بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہر مطلب آج کل تو جدید دور ہے تو جدید دور میں سب مطلب چیزیں ضروری ہے لیکن وقت کے ساتھ مطلب وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب چیزیں کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز پ مطلب کوئی بچہ پڑھنے کی اور ہی چلا جائے وہ ہمیشہ پڑھنا ہی پڑا ہی پر ہی رہتا ہے تو ہم ان میں کیا دکھائی دیتا ہے ان میں وہ والی چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہ کمزور رہتا ہے ا کوئی بچا یہ کرنے میں وہ اسی میں ماہر ہو جاتا ہے لیکن ہمیں ہر ہمیشہ ٹائم ٹیبل مینٹین کر کے وہی مطلب مد نظر رکھتے ہوئے اسی کو ماننا چاہیے
بالکل صحیح کہہ رہے آپ کے فون سے تھوڑا شور آ رہا ہے کیا آپ اس کو بند کر سکتے ہیں
ایک سیکنڈ ہو گیا بدھ
ہاں ہاں جی جی ہو گیا ہو گیا
جی جی فرمائیے
تو ہاں آپ نے ایسا کہا کہ بچوں کو کا اچھے سے استعمال کرنا چاہیے سکروں میں بھی ان کو سکھانا چاہیے کہ وہ کیسے استعمال کرتے ہیں اور بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو بھی ان کو بتانا چاہیے سکھانا چاہیے کہ وقت اچھے سے سوال کرنا چاہیے اور وہ اپناقضاع نہ کرے کیکہ ت ہمارے ماں باپ نے بھی دیکھا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہے ہ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہے جی جی ب بت آپ
نہیں نہیں آپ ہی بتائیے آپ بول رہے تھے سوری
اور بہت سارے لوگ ایسے بھی جن نے اپنا وقت ضائع کیاے اور آج کے لوگ پچھتا رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کہ ہم یا ہمارے آگے آگے آنے والے لوگ یا بچے اس حال میں چلے جائے ان کی ایسی حالت ہو جائے کوئی ماں باپ بھی ایسا نہیں جاتتا اور اسکولوں کو بھی یہ سب مطلب تھوڑا ان چیزوں پہ تھوی اہمیت دینی چاہیے تو ان چیزوں پہ تھوڑا غور و فکر کرنی چاہیے تاک کہ ہاں بچے مطلب اپنا وقت اچھے سے استعمال کرے اور وقت ضائع نہ کرے
ہاں یہ تو سچی بات ہے اصل میں ہی بچپن میں ہی سکھایا جاتا ہے کیونکہ ایک ہاں وہ وہ وہی ماں باپ دکھائیں گے جن کو وقت کی اہمیت ہوتی ہے وہی ماں باپ اچھا اپنی بچوں کو بھی وقت دیا میں سکھائیں گے وہ کہیں گے کہ اس وقت پر اپ کو یہ کرنا ہے ہمارے کیا مطلب دین میں کیا ہے کہ بچوں کو پانچ ٹائم کی نماز سکھا بچپن سے ہی
بالکل
وہ کبھی نہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ بڑے ہو کر ان کو سکھاؤ جب ان میں ذمہ داری آئے گی نہیں پہلے ہی سے ہی سکھاؤ کیوں کیونکہ جو بچہ کیونکہ بچپن میں ہی کچھ ہر کچھ چیزیں سیکھ جاتا ہے بڑا ہو کر کچھ نہیں پھر سیکھتا ہے بڑا ہو کر پھر اس کو عادت بن چکی ہوتی ہے
ہاں وہی تو کہ اگر بڑا ہو کے وہ اپنا وقت بچانا چاہے گا اور بچپن سے اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوگی اس لیے بچپن سے ہی ہ اس لیے بچپن سے یہ سب چیزیں سیکھنا بہت ضروریتا بڑا ہو کے چاہے پھر وہ کچ بھی کر لے پر جو وقت اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہو تو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا اس کے بعد
نہیں آئے گا یہ تو سچی بات ہے کیونکہ یہ گزرا ہوا کیا کہتا ہے وہ گزرا ہوا وقت کبھی آپ پسی نہیں آتا یہ تو پہلے ہی ہمیں پتا ہے ع دیکھو ملازمت میں اگر ہم ملازمین کی بات کریں آدے ملازم جو دیر سے آئیں گے یا دیر سے جائیں گے ان کی پرموشن کبھی ہوتی ہی نہیں ہے اور انہیں کبھی کیا کہتے ہیں اسے انکریمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے وہ اس کو ان کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے سب لوگ کہتے ہیں دیکھ کو آب نیند سے اٹھ کر آ گیا ہے تو دیکھو وقت کی پابندی
وقت کی پابندی جب ایک بچے میں ہی ہم دکھائیں گے تو وہ ایک وقت میں طلبا بھی ہوگا ایک وقت میں وہ ملازم بھی ہوگا
بالک
ہاں وہی جا کراں بوڑھے جب بزرگ بن جائے گا تب بھی وہ ایک وقت کی اہمیت کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے
ہاں وقت کا پابند رہنا تو ضروری ہے صبح وقت سے اٹھنا مطلب صبح وقت سے اٹھنا اپنا نماز پڑھنا وقت سے پانچوں وقت نماز پڑھنا پڑھائی کرنا اچھے سے اپنے دن کا استعمال کرنا ہاں فون چلانا بھی ضروری ہے ایک انسان کو مطلب تھوڑا بریک چاہیے پر اتنا بھی نہیں کہ پورا دن ہی اس میں ضائع کر لے
ہاں لیکن آج کل ہوتا ہی ہے نا کہ اگر کسی کام کے لیے ہم چلی جائیں اگر چلو اگر فون کو تو چھوڑ ہی لو اگر مطلب کھیل کود میں ہی ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ کھیل کود میں مطلب زندگی مطلب دن صرف کرتا ہے تو وہ چلا ہی جاتا ہے
ہر ہمیں ہر کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہے پر ہر کوئی چیز کرنے کی ایک حد ہوتی ہے
ہاں وہی بات ہے ہر کوئی چیز کرنے کی حد ہوتی ہے لیکن ہم لوگ جی لیکن ہم لوگ مطلب اس حد حد کوہ بار کر چکے ہیں آج کا انسان وقت کی کا وق پابند نہیں ہے
ہاں اتنا تو ہے کہ بہت سارے لوگوں کی پابند نہیں ہے اورن کو وقت فیصد کا تب نہیں آتا پر ہر کسی چیز کی ایک حد ہوتی ہے جیسا کہ میں نے کہا
جی جی جی فرمائیے
کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہ ہاں آ رہی ہے آ رہی ہے بولیے بولیے
سگنل چلا گیا تھا کہہ رہا تھا کہ ہر چ چیز کی حد ہوتی ہے کھیلنے کی پڑھائی کی فون چلانے کی کچھ اور کرنے کی
کیونکہ اگر ہم ہر کوئی چیز زیادہ کریں گے تو پھر دوسری چیز ہم سے نہیں ہو پائیں گی اور ہم آلسی اور آلسی بن جاتے ہیں وہ چیزیں کرنے سے
ہاں یہ بات ہم نے صحیح فرمائی انگلش میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایور تھنگ از ویری بیڈ بہت زیادہ بھی نہیں مطلب چلنا چاہی کہ اب مطلب حد سے ہی آگے نکلے گی وقت کا اب یہی چیز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے کہ اگر آپ کو اس وقت پہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہی ہوگا اگر آپ کو اس وقت پہ کھیلنا ہے تو کھیلنا ہی ہوگا مت پڑو اگر آپ کو اس وقت پ پ آپ کو یہ کچھ کرنا ہے وہی کرو یہ چیزیں ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہیں
ہاں وقتی پابندی ہمارا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے بچپن سے ہی تو میں د آخ میں یہی کہوں گا
ہاں یہ کہ مطلب اصل میں میں کہوں گا کہ اساتذہ کرام کو ہی پہلے سے ہی بچجوں میں میں ایسی چیزیں لانی چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے آج کل جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے ابھی وہ دو سال جب باتیں کرنا ہی سیکھتا ہے تو اس کا دماغ تھوڑا مطلب بڑھنے لگتا ہے تو ہم لوگ کیا کرے ہیں ان کو داخلہ کروا دیتے ہیں جو چیز کو ماں باپ سے سیکھنی چاہیے تھی وہ وہ سیکھ ہی نہیں پاتا ہے پھر اس کو برڈن آ جاتا مطلب بوجھ آتا ہے کس کا پڑھائیوں کا بوج بوج بوج یہ بوج جبکہ ایک اساتذہ ا کرام کو ہی بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے تھا
صحیح کہا آپ نے تو چلیے آپ سے بار کر کے اچھا لگا
ہاں بھائی آپ سے بھی بات کر کے ہوا اچھا لگا آئندہ ہوتی رہے گی اسی پر بات
انشاء اللہ اناء اللہ حافظ آپ امید ہے کہ آپ فون آ آج کے بعد سے کم چلاؤ گے
ہاں میں کام چلاؤں گا میری ماں بھی مجھ سے اب بھی بول رہی تھی کہ آج آپ کھانا کھاؤ آپ وقت کہ پابند پابند رہنا ہوگا تو کھانا کھانا ہی پڑے گا وقت پر
جی آپ کھا کا لییے اچھاء اللہ حافظ
اچھا اللہ حافظ